ا تو
وعلیکم السلام اور سب بڑے کھیل ات میں ہوں
خری ہےت
ہاں سب بڑیا کیریت ہاں سب بڑے کی رے ت میں او جان اور امی جان ڈھالا جان سب بڑھیا کھیرت میں
سب سب خہریتا ہے آپ کے یہاں پر آپ کی امی ابوب بھائی جان آپ کی بیگم سیادی وغیرہ سب کہہ رہی ہے تھا
ہمارے شہزادے وغیرہ میجان ابوجان اور بھائی جان سب بڑے چل رہا ہے ج
ہاں اللہ ت کیا ہے سب ااا وہ س میں
اور اللہ تعالی کی برکت ہونی چاہیے اور اور سنائی آؤ سب بڑے ختم
کچھ ہی نہیں ہے ہاں سب کہ جا ہے
اللہ تعالا کی برکت ہونے چ ہی اور کھانا وانا کھا لیا آپ نے
ہاں ابھی نہیں کایا ہے تھوڑی دیر میں کھانے جاؤ گی
ہاں تو آپ ہے نا مطلب ہے نا مطلب کھانے ہم کماتے کھانے کے لیے تو آ کھانے کو سمے سے کھانا چاہیے کیونکہ کیونکہ کھانے کے بنا کچھ نہیں ہے اور کھانے میں ہے نا جو اچھے اچھے پردارتھ کھانے چاہیے اور جیسے فاسٹ فوڈ وغیرہ جو چاٹ کا چاٹ کچوری پکوڑی ہوتی ہے جو مارکیٹ میں اپلبدھ ہوتی ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے ہو سکے تو گھر پہ بنا ہوا کھانا ہی یوج کر لانا چاہیے کیونکہ ان چیزوں سے بہت نقصان ہوتا ہے آنے والی پیڑھیاں جیسے اب یہ یہ چیز یہ چیزیں بہار مطلب بیماری ہوتی تو وہ کیا دھیرےھیرے پرمپر اسٹارٹ ہواتی ہے ان چیزوں سے بچہ اتنا چاہیے
سرم رہے نہیں ہم میں کیا نہیں ہمیں فاسٹ فوڈ کھانا تو چاہیے پر مطلب کہ اپنے سواد کے انسار لمٹ کا کانا چاہیے زیادہ کھانے سے طبیعت وغیرہ خراب ہو جاتی ہیں ع لگ جاتی ہے کھانے کی پھر ہم چھڑا نہیں پاتے ہیں ان نہ تو تو وہ پھر ہمیں پوسن بھی نہیں مل پاتا ہے فاسٹ فوڈ سے اور گھر کا کھانا کھائیں گے بھرا ہوا تو اس سے پوسن ملے گا کوئی کپئی سڑک بونی ہوگی
ہاںب اس میں ایسا بھی ہوتا ہے نا کیونکہ فاسٹ فوڈ کیا ہے جیسے چٹپٹا ہوتا ہے تو وہ کھانے میں سوادشٹ ہوتا ہے مگر شریر کے لیے ہانیکارک بھی ہوتا ہے اب جو چیز جو چیز کھانے میں سوادشٹ ہوگی وہ شریر کے لیے نقصان داک ہوتی ہے تو اس لیے ہے نا اچھا اچھی ہیلدی چیزیں کا یوز کرنا چاہیے اور مصالہ اور جو بھی اور اللہ تعالی کی عبادت تو ہونی چاہیے مگر اور سب کی ہ مطلب بیماری سے دور رہنا چاہیے کیونکہ یہ دھیرے دھیرے بیماری پر اپنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے جو ہمارے بیماری کا گھر بن جاتا ہے تو اور گھر میں جیسے بچے اسکول جاتے ہیں نا تو ان کو پہلے سے ہی جیسے ہم مارکیٹ میں اسکول ہے تو بچے چاٹ پکوڑی کھانے میں شوقینگ ہوتے ہیں اور اچھ اچھی بھیگ ہے سب اچھا لتا ہے کیونہ چٹوٹی چیز توست سب کو اچھھی اچے تی میں تو ہو سکے نا بچوں کا ٹفن گھر سے ہی پیک کر کے بھیجنا چاہیے کیونکہ ان کو بوک لگے گی تو وہ تو کائیں گے تو ہم گھر سے ہی اس کو کھلا پلا کے بھیجیں گے اور ٹپن ساتھ بھیجیں گے تو ان کی مارکیٹ کی چیزیں کھانے کی اچھا نہیں ہوگی
ہاں س
امی جان ابو جان ہماری جو
سب کو دھیان رکھنا چاہیے کہ بچوں کو گھر سے ہلدی کھانا بنا کے ہی بھیجے ٹفن میں پیک کر کے ورن ب شیروں کو عادت لگ جائے گی وہ کھانے کی پھر وہ بیمار طبیعت وغیرہ خراب اور شریر میں بدی بھی نہیں ہوتی ہے زیادہ پھر فاسٹ فوڈ وغیرہ کھانے سے
تو ان چیزوں پہ فوکس ہونا چاہیے
ہاں گھر والوں کو دیکھنا چاہیے بچے کیا کھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہمیں کیا کھلانا چاہیے انہیں کیا نہیں کھلانا چاہیے سب کی ذمہ داری رکھنی چاہیے وہ تو بچے ہوتے ہیں نہ سمجھ ہوتے ہیں کچھ بھی کھا لیتے ہیں تو گھر والوں کو دیکھنا چاہیے
اور جیسے ہم ہم جیسے ہمارے ملک میں ہمارے جو جس جو مطلب سمودائے میں رہتے ہیں تو ان پہ ماحول مطلب واتاورن انوکولت ہونا چاہیے تاکہ بچوں کا سرواگیین وکاس ہو سرواگین وکاس کرنے کے لے بچوں میں ایک اچھی اچھے مطلب جو ہے نا اچھی جیسے آپ بھی جیسے اب یہ بولتے ہیں جیسے اسکول بولو آپ جیسے مدرسے بولو تو اچھے مدرس میں پڑھنا چاہیے مدرسے میں اچھی شکھا دینی چاہیے اچھا بائک بے چارے کی باتیں ہوں اچھی پیار محبت کی باتیں ہوں ان پہ وچار منتھن کرنا چاہیے اور اہنسا کے ورودھ نہیں اہنسا کے سے دور رہے ہنسا سے دور رہےئ مطلب اہنسا کو اپنائیں یہسب ہونا چاہیے
چ گ
ایسے کال خراب ہو جائے گی اپنی آپ اس پہ دھیان رکھ کہ کوال خراب ہو سکتی ہے تو ایسیے چ یہ ہونی چاہیے ہاں ایسے آپ ڈسٹر مت تو گو کیونکہ کال خراب کال خراب ہو سکتی ہے آپ کال ختم ہونے کے بعد میں ہی گھر والوں سے باتیں کریں
ارے وہ کیا تھا نا کہ پاپا جی چا بھی مانگ رہے تھے تو وہ دینے گئے تھے
اچھا اچھا
ہاں بومی
صی ہے ہ اور سبھی بڑھیا کھی رہے تھئے نا امی جان ابو جان
ہاں سب کرییا تھا
ہاں تو بچوں کو جیسے ہم بچوں پہ بات کریں تو بچوں کو اچھی تعلیم دلانا چاہیے کیونکہ اچھی تعلیم دینے کے لیے اچھا ماحول بھی ہونا چاہیے
ہاں صی فرمار رہے گا
ہاں تو بچے اچھی تعلیم لیں گے اور تو ہماری کو پریوار میں
ج ان کے من میں وچار میں خیال اچھے آئے ہیں اور کو غلط سجتی کا ا سر بھی پڑے گاؤ جے سغت اچھوک سے د رگنا چاہیے
ہاں تو اچھی چیزیں کو گھر کا ماحول کریٹ ہونا چاہیے گھر میں ہے نا اچھا ماحول ہوگا تو بچے اچھی اچھے سے سیکھیں گے اور اچھے لہجے سے اپنائیں گے تو ان چیزوں پہ نربھر ہوتا ہے کہ بچے اچھی شکشا لے اور اچھے مدرسے مل جائیں بچے کو ہو سکے تو ہے نا اچھی تعلیم دینے کے لیے اچھی اسکولوں میں بھیجے اور جیسے بھائی چارے کی اسکولوں میں بھیجے اور جو ہمارے اور بچوں کو عا شکا شکھا شکھا کے ساتھ سھ اسکل ڈیولپ بھی ہونا چاہیے چاہیے کیونکہ آج کل کا دور بے روزگاری کا دور ہے برشٹاچار کا دور ہے اور مہنگائی کا دور ہے تو اس چیز ہے کیونکہ سب پڑھنے والے نوکری نہیں لگتے ہیں تو اس لیے اسکل ڈیولپ بھی ہونا چاہیے کیونکہ بچوں کو ایک ہی ایک چیز سکھائیں گے تو بچہ ایک برمت ہو جائے گا اور وہ آگے بڑھ نہیں پائے گا تو اس میں کچھ آپشن ہونا چاہیے تاکہ بچہ کما کے کھا سکے کی اسکل میں جیسے وہ جیسے می ک سیکٹر میں ڈالنا چاہیے کچھ اسکل ڈیولپ ہوگا تو وہ کچھ جیسے مارکیٹ میں کما بھی سکتا ہے تو ان چیزوں پہ بچے بچوں کو شرع سے شروع سے فوکس کرنا چاہیے ماشاء اللہ اور ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے
ہاں وہ تو ہے ہی اور ہمیں جتنا ہو سکے بچوں کو فاچف سے دور رکھنا چاہیے
ہاں پاسپورٹ سے تو دور رکھنا چاہیے کیونکہ پاسپورٹ تو کیا ہے جیسے بچوں کے جیسے چھوٹا بچہ رہتا ہے تو ان کی کیا عتےتیں جو اپنے لیور ہوتی ہے وہ کو بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے تو وہ کیا جیسے بچپن میں تو ان کو سوادشٹ لگتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے مگر جووں بڑا ہوگا تو اس پہ پھر کیا پیٹ میں جو پیٹ کی بیماریاں ہوتی
پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں سب سے زیادہ تو چاؤین وغیرہ نقصان کرتی ہے بچوں کو وہی انہیں زیادہ پسند آتے ہیں نوڈلس وغیرہ میگی وغیرہ
ہاں تو یہ چیزیں کیا جس پیٹ میں بھاری پڑتا ہے تو بچوں کو ہو سکے نا جتنا ہلکا بوجن اور لکوڈ چیزیں پلانا چاہیے تاکہ بچہ صحیح طریقے سے کپڑا پن سکے
ہاں گھر کا ہیلدی کھانا ل کر جا کلانا چاہیے دودھ وغیرہ بچوں کے پوسن ہو اچھے سے فدی کریں ہو
ہو سکے نا تو بچوں کو نا مطلب سیزن کی سبزی کھلانا چاہیے جیسے ہم آج کل جیسے آج کل گرمی کا دور ہے امس کا دور ہے تو تو سیزن کی سبزی کھلانا چاہیے تاکہ آج مطلب سمے کے سبے سے انوکولت چیزیں کھلائیں گے بچوں کو تو ماشاء اللہ سبحان اللہ اور جیسے ہم کچھ چیزیں عجیب مطلب ہے نا عجیب
نہیں ہوگا بیماریاں بنے گی پھرم اللہ ت کوئی وہ کریں گے کہ بیما کرتی ہے یہ وہ تو ہم خود ہی اپنی سیفٹی رکھیں گے تبھی تو اور برکت ہوگی اللہ گ ہم پہ
اور
اللہ تعالی کی مہربانی اور جیسے ہے نا بچوں کو اللہ تعالی کے پرتی ایسے سردا مطلب ہے نا ایسے مطلب
نواز وغیرہ تعلیم وغیرہ سکھانا پڑھانا سکھانا چاہیے عبادت عبادت کرنا ہاں یہ کرنا چاہیے کہ بڑوں کی بڑوں کی عزت کرنا اچھے سے بولنا سب کچھ سکھانا چاہیے ب اچھا ہو جب بچپن سے ہی سکھاتے ہیں تبھی وہ سیکھتے ہیں ورنہ پھر ایسے بولتے ہیں اچھا اچھا ت م اسری نہیں بولتے
ہاں تو یہ یہ چیزیں بھی سکھانا چاہیے بچوں کو تاکہ بچوں کا سار سروانگیین وکاس ہو اور ان چیزوں پہ دھیان رکھنا چاہ
اور پھر ہم سب کچھ ک دے ہیں پھر اللہ تع کے اوپر ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے بسے کہسی برکت دنی ہے بچے کو
تو اچھی تعلیم لینے کے لیے بچوں کو گھر کا گھر میں ہےناا بچوں کو اچھی
ماحول میں رکھنا چاہیے اچھی پرورش دینا چاہیے بچوں کو
ہاں
جی
کہ ہم ہم ر پ اللہ تعالی کی رحمت مطلب برستے رہیں
ہاں وہ تو ہے ہی کہ نہ اللہ تعاق رہنا پھر نہ کچھ نہیں
آپ سے گفتگو ہو کے بہت اچھا لگا ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے پھر ہم آپ سے پھر بات کریں گے خدا پ
مجھے بھی خدا حافظ